وسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی جان
ہاں بس بس بڑھیا آپ سنا ٹھیک ہو
الحمد للہ بھائیان آپ کی امی جانب بھائی جان سب ٹھیک ہے
بس بڑھیا بھائی جانب سب ٹھیک ہو
الحمد للہ بھائی ج ناشتہ ہو گیا بھائی جان ہلو
ہاں بھائی جان ہو گیا آپ سب ٹھیک ک پر کرک بائی جان
بھائی جان آج ہم بات کریں گے ایکسرسائز اور فٹنس کے ریلیٹڈ بھائی جان آواز آ رہی ہے بھشان آپ کا نیٹورک ایشو ہے شاید بھائی ج ہیلو ہیلو ہلو آواز آ رہی ہے کیا بائی جان
چلو
ہیلو
جان ٹھیک تو کر ش پ ہلو
آپ کا نیٹ ورک ایشو آ رہا تھا بھائی جان
اچھا بولو بولو پائ جا
بھائی جان آج ہم بات کریں گے ایکسرسائز اور فٹنس کے بارے میں
چلو بھائی ٹھیک ہے تو کرو شروع
تو بائی جان ایگزرسائز ہم اس مطلب ایگزرسائز ایک ایسی چیزیں پہچان جس سے ہمارا جو پورے جسم کے ہر کوئی انگ ہے وہ حرکت میں آتا ہے بھائی جان
جی جی بالکل بھائی
جس سے ہمارا جو پورا جسم ہے وہ تر و تازہ رہتا ہے اگر ہم ہم آج کی بات کریں گے آج کل کے زمانے میں مطلب پچھلے زمانے میں اتنی بیماریاں نہیں تھی دیکھنے کو نہیں ملتی تھی جتنی آج دیکھنے کو ہمیں ملتی ہے وہ کس برح کے دیکھنے کو ملتی ہے بھائی جان کے پہلے زمانے میں ہم زیادہ تر مطلب یہ جنک فوڈ کا نام نہیں تھا اور پہلے زمانے میں اتنی مشینری نہیں تھی کہ وہ کام کرے ہمارے بنا پہ تو آج کل کے لوگ کیسے آگے بھائی جان آج کل کے لوگوں میں مطلب آ گیا ایک تو وہ پیسوں کے پیچھے پڑے ہے اور دوسری بات وہ خود سے کوئی بھی کام نہیں کرتا ر بائییا جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے بھائی جان ایک تو ان کا صحت بھی بگڑ جاتا ہے دوسری بات ان کا جو جسم ہوتا ہے وہ بھی مطلب سستا پڑ جاتا ہے بھائی جان
جی بالکل
آج کل کے لوگ بائی جان کیا کرتے ہیں اگر ان کے بچے ہوتے ہیں ان کے بچے سد کرتے کہ ہمیں بھوک لگی ہے بھ جان ان کے گھر والے کے کیا کرتے اننوں کو یا تو آن لائن کسی مطلب کسی بھی ایپ سے وہ آرڈر کرتے یا اگر اپنے بچوں کو بولتے کہ جا کے ریسٹورینٹ پہ جاؤ کھاؤ کچھ وہیں پہ لیکن وہ اپنے ٹائم ٹائم بچانے کے چکر میں اپنے بچے کا جو بوشیہ ہے بائی جان جو فیوچر ہے اس کو کا وہ ختم کرتے ہیں بھائی جان
وو
کیونکہ کیونکہ بھائی جان آپ نے دیکھا ہوگا آج آج کل کے جو بچے ہیں وہ ان کی عمر کم ہوتی ہے لیکن وہ دیکھتے ہے کہ بہت بڑے ہیں
جی
یہ کس یہ کس وجہ سے ہوتا ہے بھائی جوے جنک فوڈ آم کنزم کرتے ہاں بھائی جان ماشاء اللہ جو ہم جنک فڈ بھائی جن کنزیوم کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے جو ہمارے ہارمون ہوتے ہیں اندر وہ ابیلنس ہوتے بھائی جان جس کی وجہ سے دیکھ اگر ہمیں ہمارے گھر میں کوئی بچہ ہوگا سولہ سترہ سال کا وہ دکھتا ہے بیس اکیس سال کا مین ریزن ہی ہوتا ہے بائی چانس جو جنک فوڈ کنزیوم کرتے ہیں سے کا جو ہارمون کا سسٹم ہوتا ہے وہ امبلنس ہوتا ہے بھائی جا تو بھائی جان ہمیں چاہیے کہ اگر ہم دیکھے گ ڈاکٹر بھی بولتے کہہ اگر ہم جم وم مطلب
جی ہاں بالکل بھائی جان اگر دیکھا جائے گا آج کے ب مل جائے
ماشاء اللہ بھائی جان
ویسا کر لکھا ویسے ہی نہیں ہے وہ وہ ج ج تو اس میں یہ دقت تو ای پیسوں کی دقت نہیں ہے مطلب اگر دیکھا جائے جو ہم آج کل کی جو جنریشن ہے وہ آپ اپنا جو فیوچر تباہ کرتے وہ بھی پیسوں کی وجہ
ماشاء اللہ بھائیان
جیسے کہ گا وہ کیا وہ کیا کرتا ہے بھائی جان
تد تب جائ
ف کھاتا ہے بیٹھتارائز خود سے نہیں کرتا لگتا ہے اس میں تو وہ کیا ہوا ہے اس میں وہ چتا ہے باہر کا کھانا کھاتا ہے ہلو ہلو
ارے آپ کا نیٹ ورک ایشو آ رہا ہے بھائی جان
اب آواز آ رہی ہے آپ کو میری ہلو
بھائی جان آپ کا نیٹ ورک ایشو آ رہا ہے بھائی جان
اب آواز آ رہی ہے میری آپ کو
آبھائی آواز بھائی آبارے ہی آواز بھائی
دیکھو بھائی کیا ہوتا ہے جس کے پاس بہت سارا پیسہ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ زیادہ تر اپنے کام نہیں کرتا اور باہر کا کھانا کھاتا ہے اور کیا ہوتا ہے اپنے فونوں میں مصروف پڑے رہتے ہیں ان کے پاس مطلب اگر وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتے ہیں تو وہ وہ گاڑی سے کر د ہیں پیدل کہیں وبا ہی جگہ جانا ہو تو وہ زیادہ ترف کا یوز کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس سے ہمارا جو جسم ہے وہ ایک جگہ رہنے کی وج سے پٹس میں پڑ جاتا ہےم جم بد جاتے ہیں اور کیا ہوتا ہے جو مطلب نوجوان ہوتا ہے وہ دن بدن زیادہ تر بیماریوں کا ار ہوتا ہے اگر ہم آج کے بچے دیکھیں گے تو وہ زیادہ تر
اپنے فونوں میں بڑی رہتے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جو مطلب عادت ہو جاتی ہےن بہن بتیاں نوجوان وہ گھر میں ہی رہ رہنے لگ ٹینک باہر نہیں جاتا تو اس کی وجہ سے جوائٹس بڑھ جاتے ہیں وہ ایگز
جوں
رسائز نہیں کرتا تو اس دن بت دن بیماریوں بیماری
صحیح صحی فر صحیح فرمایا آپ نے بھائی جان
تو جو آ آج کے والدین ہیں وہ اپنے بچوں کو ہر کسی بات پرھر فون پکڑا دیتے تھے جیسے بچے نے کسی بات پر ہونا شروع کیا تو ہم خون پکڑا دیتے ہیں اور رہ جب کھانا اچھے سے نہیں کھا تو اٹھا جائے تو ہمارے
صحیح صحیح فرمایا آپ نے بھائی جان دیکھو اگر ہم دیکھیں گے میری آواز آ رہی ہے بھائی جان
جی جی جی وہ
ی بھ جان کے اگر آج بچہ ضد کرتا ہے رونے لگتا ہے تو گھر والے فون تھما لیتے اس کے ہاتھ میں تو بچہ کیا کرتا ا بچہ فون پہ مطلب دیکھتا ہے یا ویڈیوز دیکھتا ہے یا گیم کھیلتا ہے ب بجن اس کی وجہ سے وہ جو باہر کے گیمز ہوتے ہیں کرکٹ ہو گیایا فٹ بال ہو گیا یا انڈور کوئی بھی گیم ہو گیا بھائی جان تو بچہ اس کے برعکر وہ گیم گھر میں ہی فون پہ ہی کھیلتا ہے جس کی وجہ سے بچے کا جو دماغ کا توازن ہے وہ بگڑ جاتا ہے بھائی جان اور جو اس کا دماغ میں جو اسٹریس ہوتا ہے پڑھائی کے ریلیٹڈ وہ دماغ میں ہی رہتا ہے جس کی وجہ سے وہ اچھے سے پھر اپنی پڑھائی پہ دھیان نہیں دے سکتے ہے بھائی جان تو اسی لیے گھر والوں کوچ چاہیے کہ بچہ جب اگر اسکول سے آتا ہے تو بچے کو بولے کہ ایک یا ڈیڑھ گھنٹہ آپ جاؤ گراؤنڈ میں اور کھیلو کیونکہ کھیل کوچ سے ایک تو ہمارا جسم بھی تندرست ہوتا ہے دوسری بات جو ہمارا ذہن ہوتا ہے وہ بھی مطلب تر و تازہ ہو جاتا ہے
اور آپ نے ایک اچھی بات بولی کہ اگر آج کے زمانے میں دیکھیں گے تو انسان اپنے سہولت کے پیچھے پڑا ہے اگر کہیں پہ جانا ہوتا ہے تو وہ کسی لفٹ سے جاتا ہے یا پرسنل گاڑی ہو یا کچھ بھی تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے بھائی جان جو آپ نے بولا ہے کہ فیٹ مطلب آتا ہے انسان میں اس کی وجہ سے بہت ساری ختلف بیماریاں ہوتی ہے انسان کے اندر جیسے کہ آپ دیکھو گے کیا آج کل کے مطلب ہر کسی گھر میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ ایک ڈائبٹیز پیشنٹ ہوتا ہی ہوتا دیں بجا وہ مین ریزن یہی ہوتا ہے بائی چان جب انسان اپنے مطلب جسم کا ایکسرسائز نہیں کرتا ہے تو اس کی وجہ سے جو فیٹ جمع ہوتا ہے یا شوگر زیادہ کنزوم کرتے ہیں تو اس سے پھر بہت ساری پرابلمس ہوتے ہیں انسان کو بھائی جان
جی بالکل بھائی اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو گاؤں ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے ان میں مطلب زیادہ تر کسان ہوتے ہیں اور شہر کے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں زیادہ اتر بزنس مین رہتے ہیں یا دکاندار آپ نے دیکھا ہوگا یا کوئی کھیلا رہگا رہا ہوتا ہے اور اگر ہم اسی کے برعکس بات کریں گاؤں میں گاؤں میں ہوتا کیا ہے زیادہ تر آپ کو کسان ملیں گے مزدور ملیں گے گے مطلب مطلب کوئی سکھ لگ لے ملے گا تو گاؤں اور شہر میں یہ فرق رہتا ہے زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں جو شہر کے لوگ ہوتے وہ موٹے ہوتے ہیں ان کا پیٹ نکلا ہوتا ہے وہ ہے زیادہ تر ان کو شوگر لیول ہائی رہتی ہے کولیسٹرول ہائی رہتا ہے اسی برک اگر ہم گاؤں کی بات کریں تو گاؤں میں زیادہ تر فٹ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جو مطلب نوجوان ہوگا یا کوئی بڑا بوڑھا بھی آپ کو دیکھے گا تو وہ فٹ رہے گا وہ اتنا موٹا نہیں ہوگا کہ اس سے کوئی پرابلم ہو وہ کیسے ہیں جیسے آپ دیکھا ہوگا جو شہر کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ زیادہ تر شوگر کنزیوم کرتے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے ہوتے اور جب باہر کا کھانا وہ زیادہ کھاتے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے وہ ورزش نہیں کر پاتے ہیں ایک ہی جگہ پھر رہ جاتے ہیں تو ان کے مطلب ان کو بیمارییا زیادہ اٹیک کرتی ہے اور وہ موٹے بنتے جاتے ہیں اور رہی بات گاؤں کی گاؤں میں اگر آپیکھو گے اگر کچھ بھی ہم کھات ہیں تو دس منٹ کے بعد ہمیں کوئی ایسا کام پڑے گا جس سے اس کے اس مطلب وہ انرجی مطلب جلدی کنزیوم ہو جاتی ہے تو ہماری جو مطلب فیٹ وہ ہماری انرجی فیٹ میں کنورٹ نہیں ہوتی تو ہم زیادہ موٹے نہیں ہوتے
صحیح فرمایا صحی فرمایا آپ نے بھائی جنی ایک کیا ہوتا ہے گاؤں کے لووں میں بھائی جان جو گاؤں کے لو ہوتے ہیں وہ اپنا کام اپنے ہاتھوں سے کرتے بھائی جان وہ مشینوں کا زیادہ استعمال نہیں کرتے وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں خود سے ہی کرتے ہیں تو ان کی جو جتنی بھی کیریز انہوں نے لی ہوتی ہے بائی جان وہ ساری کی ساری مطلب وہ کیریز برن کرتے اپنی زمین پہ ہی جس کی وجہ سے ایک تو وہ فٹ فٹ بھی رہتےے اور دوسری بات جو ان کا کام ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے بھائی جان
سمل کراچھا لگا
آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا بھائی جان اللہ حافظ
اللہ اللہ حافظ السلام علیکم